عم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے کیسے ہیں آپ
ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ فرمائیے کیسی ہیں آپ
ماشاء اللہ میں بھی بہت اچھی ہوں اور بتائیے ابھی تو فی الحال نہیں ہوا کھانا
کیوں
کیوںکہ ابھی ٹائم ہی نہیں ملا کھانا کھانے کا اور آپ بتائیے آپ کا ہو گیا
جی جی جی ہمارا ہو گیا
اچھی بات ہے
آپ کے گھر میں کیسے ہیں امی ابو آپ کے
ماشاء اللہ ابو ٹھیک ہیں امی بھی ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے اور آج گھومنے نہیں گئی آپ آج کا موسم کتنا سہانا ہے
ماشاء اللہ موسم تو بہت سہانا ہے بٹ گھر سے نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا گھر میں اتنا زیادہ ورق ہو جاتا ہے تو کہیں جانے کا من ہی نہیں کرتا صبح اٹھو گھر کا کام پھر اذان ہو جاتی ہے تو پھر نماز پڑھو اس کے بعد کام اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے کہ ایک منٹ کا ٹائم نہیں ملتا کہیں بھی
جی جی
اور فرمائیں آپ کیا کر رہے ہیں
جی جی میں ابھی کھانا کھا کے آرام فرما رہا تھا
جی آرام فرما رہے ہیں آپ اور آپ کہاں آج کہیں گئے نہیں آپ
جی جان آج نہیں گئے آج بند ہے سو کمائی ہمارے ابا جان تھوڑا شادی میں گئے ہوئے ہیں تو سوف بند ہے
اچھا ابا جانا آپ کے کیسے ہیں
ماشاء اللہ ٹھیک ہے
چلیے اللہ کا الاکق الاکھ شکر ہے آپ کے گھر میں سب کوئی اچھے رہے
جی جی
کہ اللہ کی اللہ کی برکت ایسے آپ کے گھر میں رہتی رہے ہمیشہ
جی جی الل ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفی قطا فرمایا ہم سب کو نمازی بنائے اور ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے جو بھی حالات ہیں ان سب کو دور رہتا فرمائے
انشاء اللہ ضرور اللہ پیشک کرنے والا ہے
آپ ماشاء اللہ آپ کتنا اچھا کام کیے ہیں نماز پڑھی ہیں اور ہم سب کو پڑھنا چاہ چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے اور لے کے چلنا چاہیے مسجد اور سب کو دین کی دعوت دینا چاہیے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے
صحیح بول رہے ہیں آپ
آج کے دور میں دیکھو کتنا سب کچھ بدل گیا ہے آج کے دور میں لوگ اجان ہوتی ہے تو انسنا کر دیتے ہیں پانچ منٹ لگتا ہے پڑھنے میں
آج کے دور میں دن سے لوگ دور ہو گئے ہیں اتنی زیادہ دور ہو گئے ہیں کہ ان کو اجان بھی ان کے کانوں میں نہیں سنائی نہیں پڑتی ہو رہی ہے اچان کو اگنور کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں
بمایا بالکل ایسا اگنور ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے اللہ اللہ ناراض ہوتے ہیں
جی جی اور فرمائیں
اور سب بڑھیاپ فرمائیے اور آپ کی شادی وادی ہو گئی
نہیں ابھی تو فی الحال میری شادی نہیں ہوئی ابھی اللہ کی طرف سے جوڑا نہیں بنا ہے جس دن اللہ نے جوڑا بنا دیکھا اس دن سہرے کا پھول کھل جائے گا
ضرور چاہے گا بنا دے گا
شادی شادی اور مرنے کا ٹائم نے ہی مقرر کیا ج اللہ مقرر کرے گا تبھی ہوگا اپنے سے لاکھ کوشش کر لو کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو
جی جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے
اسی لیے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے
جس گھر میں انسان نمازی رہتا ہے اس گھر میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی
اگر نماز نہ پڑھو تو گھر میں پریشانیاں آتی ہیں دقتیں آتی ہیں نماز پڑھو تو ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے قرآن کی تلاوت روز کرنا چاہیے
بہت فائدے ہوتے ہیں انو پڑھنے کے
ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا عبادت کرنی چاہیے قرآن کھلنی چاہیے روز گھر میں قرآن کھلنے سے بہت برکت ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو قرآن کی آپ ایک ہی رکو پڑھیے لیکن پڑھیے ضرور کیونکہ پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں
ہر پشانی کا حل قرآن میں ہے لیکن آج کے د آج کے دور میں لوگ قرآن کھولنا ہی بھول گئے ہیں اسی لیے تو آج کے ڈیٹ میں لوگ ہر جاں ہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ہلو
جی جی جی صحیح فرمایں آپ نے
اسی لیے قرآن پڑھنا چاہیے ہر ایک انسان
جی نماز میں ہم لوگوں کے فائدے بہت ہوتے ہیں گناہوں کی معافی ہوتی ہے ہر نماز کے ساتھ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں صبر اور سکر مشکل وقت میں حوصلہ ملتا ہے ہم سب کو تو ہم سب کو نماز نماز پابند بننا چاہیے ہم سب کو
اگر اپن کے پاس ٹائم نہیں ہے جس ٹائم وقت ملے اس ٹائمک کی عادت ڈال لیں پھر دھیرے دھیرے پانچوں ٹائم کی عادت ہو جاتی ہے
جی جی
اور بتائیے اور آج کھانے میں کیا کھائیں ہیں آپ
آج ہمارے یہاں بنا تھا چکن
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہماری امی بنائی ہوئی تھی تو
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ ابھی کھایا ہوں اور کھانا کھانا کھا کے آرام فما رہے ہ
ماشاء اللہ
جی
اور بتائیے
اور بس شادی کی تیاری چل رہی ہے
ماشاء اللہ کہاں لگ گئی آپ کی شادی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہماری شادی لگ گئی ہے بھوپال میں
ہاں
تو انشاء اللہ اگلے مہینے تک میں بھی جوڑے میں بن جاؤں گا
ارے ماشاء اللہ شکر الحمد للہ اللہ کا شکر ادا کن چاہیے اللہ نے آپ کو موقع دیا اللہ
اللہم سب کو نماز اللہم سب کو
ہاں ہاں
نمازی بنائے اور یہ سب چیزوں سے بچائے بنیادی دور سے بچائے دنیا کے حالاتوں سے بچائے چگلی اور برائیوں سے بچائے
بول رہے ہے صحیح بول رہ ہے مش بالکل بالکل اب یہ چگلی کرنا کتنا حرام ہے دین میں
جی
کسی کی چگلی نہیں کرنا چاہیے
جی صحیح پڑھناا ہے آپ نے
اور آپ کی ادھر کا موسم کیسا ہے
ہمارے یہاں کا موسم بارش والا ہے بارش ہونے والی ہے موسم بہت اچھا کیا ہے اور بہت سہانا موسم ہے اور یہ موسم میں گھومنے والا موسم ہے اور گھومنا چ گھومنے جانا چاہیے ہم سب کو پر آج ہمارے دوستوں نے تھوڑا بزی ہے کام دھندے میں تو کوئی فری نہیں ہے تو آج کا موسم ہمارے لیے اچھا ہے پر گھومنے کے لیے حساب سے نہیں ہے
اچھا
اور آپ کے یہاں کے موسم کیسے ہے
ماشاء اللہ بہت سہانا موسم ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اللہ کی رحمت جب بر برسی ہے تو کتنا اچھا آسمان کو لگتا آسمان کو دیکھنے میں لگتا ہے ماشاء اللہ بہت سہانا موسم ہے آج کال
جی آپ کہیں گھومنے نہیں گیں
نہیں کہیں نہیں جاتے گھومنے میں ٹائم ہی نہیں ملتا گھومنے کا کہیں بھی
تو ٹائم نکالے اور گھومیں گھومنے سے کیا ہے نا جانکاری ہو ہے ہمیں اور ہم ہمیں دنیا کے طور طریقے پتہ چلتے ہیں تو اور اور بھی بہت س چیزیں پتہ چل آج کل کی ٹیکنالوجی کتنے آگے بڑھ چکے ہے تو آپ نکلو گے نہیں تو کیسے پتا کرے پتا چلے گا آپ کو
ہاں صحیح بول رہے ہیں نکلنا ہی چاہیے آ اس ڈے آج کی دنیا میں اب آپ کی مدد سوا اللہ کی کوئی نہیں کر سکتا آپ کسی سے اگر اپنی پریشانی بتانے جاؤ گے نا آپ کسی کو اپنی پریشانی بتانے جاؤ گے نا تو لوگ مزق بنائیں گے اس لیے اپنی پریشانی اپنا دکھ اللہ کو بتائیں اللہ کو بتائیں گے تو اللہ حل نکالے گا دنیا حل نہیں نکالتی
اللہ کہتا ہے جو بھی پریشانی ہے تم ہم سے مانگو
ہوں
میں دینے والا ہوں کوئی اور نہیں دینے والا میں دینے والا ہوں تو آج کل پر اپنے بھائیوں لوگ کچش رہتے ہیں اندھ بکت اپن میں بھی کئی مزاروں میں جائیں گے کئی بابا کے پاس جائیں گے جھاڑ ہوگی دنیا بھر کا اور فرضی فرضی بابا رہتے ہیں جو جو بول دیا وہ مانتے ہیں ایک دم ان کے ایک دم ان کے غلام بن جاتے ہیں
جی صحیح فرم صحیح فرمائیں آپ آپ
تو اندھ وقت آج کی ڈیٹ میں بہت ہے ہمارے بھی ہمارے بھی ایک ہے چاچا لگتے ہیں چا چاچے لوگ لگتے ہیں وہ لوگ بہت مانتے ہیں مطلب باباؤں کو بہت مانتے ہیں بہت صحی جی جی اور طرح طرح کی فاتح دلوات ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے اللہ بابا بابا ہیں بابا ایسے ان کے پیر پیر بابا ہوتے ہیں ان کی ان کے ے دعا کروانا چاہیے ان سے دعا کروانا چاہیے
بےسک دینے والا اللہ ہے اللہ کسی وق کوئی دینے والا نہیں ہے تو جتنا ہو سکے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے کسی چز سے مانگنے کی کوشش بالکل نہ کریں
اور ہمیں یہ پورف آتیوں سے بچائیں
جی جی
جو آج کل انسان لگاتے ہیں سننی وہاں بھی یہ کچھ نہیں ہوتا ہےسلم مسلمان مسلمان ہوتا ہے
اللہ کے سب ایک بندے ہوتے ہیں
جی
تو آج کل ہم لوگ دنیا دنیا میں نہیں دیکھ کہ آج کل مسلمان ہی مسلمان کے دشمن بنے جا رہے ہیں تو ہم سب کو اللہ اس سب سے بچائے ہم سب کو گناہوں سے مہا فتح فرمائےیں
میں چلنے کی توحفیقت فرمائے یہی سب کے لیے اللہ سے دعا کریں اور خود کے لیے بھی ان کے پیچھے خود کو بھی اللہ پاک نیک بنائے
جی چلیے آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا
جی اللہ حافظ